ہلو السلام علیکم
السلام علیکم السلام علیکم جی
کیسے ہو بھائی
سب خیریت ہیں آپ خیریت ہو
بس یار پڑھائی چل رہی ہیں
جی ہاں بارہویں پڑھائی چل رہی ہے جی اور بیگم صاحبہ آپ کی دکا ہوا کہ نہیں ہوا ابھی
ابھی تو نہیں ہوا بزنس کا کیا ہوا بزنس چل رہا ہے
ہاں چل تو رہا ہے سوچاا ہے چھوٹا سا جنس ڈال دیں ہم بھی پر کیا کر رہے کہ بجنس میں کچھ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو ابھی آگے بھی رکھا ہے آگے سوچا ہے آگے کریں گے اب تو بس
مجھے لگتا ہے کہ صرف نوکری پر ڈپینڈ رہنا ہر وقت ٹھیک نہیں ہوتا
جی جی بالکل آپ کو اچھا لگتا ہے صحیح سوچا آپ نے
بزنس میں محنت زیادہ ہوتی ہے لیکن کامیابی بھی بہت بڑی مل سکتی ہیں
جتنی اچھا بزنس کرو گے جتنی اچھی کامیابی ملے گی کامیابی قدم چوبنے لگتی ہوتی ہے بزنس اچھا کرو گے تو
بالکل صحیح کہ کہا بزنس صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ملک کی ترکی کا بھی ایک اہم حصہ ہے ہے نا
جی بالکل
لیکن پہلے یہ بتا بزنس ہوتا کیا ہے مجھے لگتا ہے بزنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز یا سروس کو لوگوں تک پہنچانا اور اسے اس کے بدلے منافع حاصل کرنا ہے جیسے کپروں کی دکان بکری م
جی بالکل بالکل جی جی بالکل بالکل جیسا ہے کہ کچھ تو بزنس ایس کی ہو ہیں کہ آن لائن ڈلیوری ہو رہی ہیں جیسے کہ میسو سے اور ہاں فلپکارٹ ہے ہاں وہ بجنس ہی ہے اور کیا ہے
مطلب جو انسان اپنی چیز یا سروس بیشکر منافع کماتا ہے وہ بزنس کرتا
ہاں جو وہ کیا ہے کہ دس پیسے میں بیپار کرنا پڑتا ہے اب
ہاں
یہ نہیں سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ ایک دم پروفٹ ہو جائے کچھ ملے اسی میں ہاں جی کچھ ہاں
کی اپنی اہمیت ہوتی ہے چھوٹے سے ہی تو بڑا بزنس بنتا ہے
ہاں وہی تو ہے چھوٹا سے ہی تو بڑا ہوگا اب کچھ لوگ تو وغیرہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے کو نہیں کوئی بزنس ڈال ل تو یہ سوچتے ہیں کہچ سامان سامان ہے تو ان سامان کو ہم ایک دم زیادہ ادھنی ریٹ میں بک جائے تو نہیں بکنا چاہیے جس کو ایم آر بھی لکھ ی اسی حساب سے کرنا چاہیے بزنس کو آلو وغیرہ تو دگنے دیکھ دیتے لوگ یرا یہ نہیں سوچتے ہیں ایم آر پی میں پھر بھی دس پرسینٹ یا بیس پرسینٹ بجنس میں پراپٹ دکانداروں کو پیسے بھی ملتا ہے
ہاں بھائی ہاں بھائی بولو لوگ گھر بیٹھی فیس بک انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں اس لیے اس اس سے کرایہ کی دکان کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے کرایے کی دکان کی ضرورت پت نہیں کراائے دکان اگر پکڑیں گے ہم اس کو کرایہ دینا پڑتا ہے اس کو اس سے بھی تو
ہاں تو اس سے کیا ہے نا سر کہ اس میں سوچنا ملتی رہتی ہے اور جیسے کہ اب ایک دوسرے کی جانکاری ملے گی اب میرا ایک کو بزنس چل رہا ہے چھوٹا موٹا تو میں ایس انسٹاگرام ہے فیس بک ہے اس پہ چینل بنا دوں گا تو لوگ وغیرہ فالو کر لیں گے تو تو انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ آن لائن کر دیں گے وہیں سے
ہاں یہ لیکن آن لائن بزنس میں نا ٹرسٹ بننا بہت مشکل ہوتا
ہاں وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے آن لائن بجنس سے مین چک کری یہ سر
اس لیے ہمیشہ سچ بولنا اچھی کوالٹی دینا اور وقت پر ڈیلیوری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ت اگر ہم وقت پر ڈیلیوری دیں گے سچ بولیں گے اور ریٹ کم دیں گے دوسرے سے ریٹ کم دیں گے کیونکہ آج کل ن کمپٹیشن بزس ہر ایک بزنس میں کمپٹیشن چلتا ہے
جی جی بالکل بالکل
اور کمپٹیشن میں بجنس میں پروفٹ اچھا ہوتا ہے اب اکیلا بزنس نہیں چلے گا دو چار بزنس کے وہ ہوں شاپ وغیرہ ہوں تو وہاں تو چلتا ہی ہے سبھی لوگ اککھٹھے ہوتے ہیں وہہ جاتے آتے ہیں پتہ ہے ان لوگوں کو تو وہاں مل جائے گا سامان وغیرہ کچھ سامان ہی لے کے چلو تو وہاں سب چیز ملنی چاہی گی تو کوئی دقت ہو رہی ہے اب جیسے ہارڈ ویئر کی دکان ہے ایک فائر اس اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہے سیمان لے آئے اور سیلنگ ہوتی رہتی ہے تو اس میں کچھ پروفٹ بھی ہو جاتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے تو کچھ سامان ایسا بھی ہوتا ہے اس میں خراب تو نہیں ہوگا نا آگ نہیں دکے گا تو آگے پروفٹ ہو جائے گا پرھر پروفٹ تو ایک بار ہونا ہی ہونا ہے
ہاں وہ تو ہیں بزنس شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے نا سب سے پہلے پلاننگ پھر مارکیٹ کٹکی
ہاں جی جی سب سے پہلے تو ہم پلاننگ ہی کرنی چاہی چاہیے پلاننگ تو کرنی ہی چاہیے بگر پلاننگ ہے کیسے ہو جائے گی منس
پھر اچھی جگہ پھر اچھی جگہ یہ ہونا چاہیے چاہے کیا دکان اچھی جگہ ہونا چاہیے اور پھر کھ تھوڑی سی اس انوسٹمنٹ ہونی چاہیے بس
ہاں وسٹ منٹ تو کرنا ہی پڑے گا ا بغیر نہیں کریں گے کہاں سے آئے گا
اور اور بزنس میں کیا ہے کہ صبر ہونا چاہیے صبر ضروری ہے بزنس میں
اب ایک دم پیسے والا کوئی نہیں ہوتا ہے صفر تو اب دھیرے دھیرے خود اپنا ویوہار بھی اچھا رکھنا پڑے گا اور ان لوگوں سے ملنا جلنا بھی اچھی پہلے سے جانکاری بھی دینی پڑے گی کارڈ وغیرہ چھپوانے پڑیں گے تو میرا یہ اس طرح کا بزنس ہے میں اس کام کو کر رہا ہوں تو آپ لگ میرے آنے کی کرپا کریں پتا لا رہے ہیں دیکھیں بنس کو کیسا چل رہا ہے سامان خریدیں اور سامان کے بارے میں بھی جانکاری دینی چاہیے ان لوگوں کو
ہاں بھائی اگر صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا نا تو اگر صرف پیسہ ہوتا تو ہر امیر آدمی کامیاب بزنس مین ہوتا تو اصل چیز محنت سوچ اور ایمانداری ہے ہے نا
تو اب وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں میں ابھی
اگر ہر ہر کچھ پیسہ ہی ہوتا تو پھر تو ہر ایک آدمی بزنس مین ہوتا
جی جی بالکل بالکل کچھ لوگ تو ایسے ایسے پیسے والے ہیں اگر کا کوئی دماغ ہی نہیں ہے ان جتے ہی نہیں ب کیسی کرنی ہے کیسی نہیں کرنی ہے پیسہ انویسٹ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے
ہاں وہ بات ہے میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ چھوٹی سی دکان سے شروع کر کے آج بہت بڑے بزنس ن بن گئے ہیں
بالکل بنے ہوئے ہیں میں نے بھی سنا ہے میں نے تو سنا بھی نہیں ہے ادرن بھی میرے کو پتا ہے
وہی نب ہر ہر کامیابی کی شروعات چھوٹی ہی ہوتی ہے
چھوٹی صحیح ہوتی ہے ہمارے ادھر ہمارے گاؤں کیا ہے کہ وہاں گام سے وہ لوگ کرے تھ ایک شیٹ تھا ہمارا تو وہاں ہم نزدیک تھا تو سیٹھ کا تھوڑی سی ہلکی سی دکان تھی آج وہ ڈسٹریبیوٹر بنس ہوا ہے کچھ چیزوں کا تو جیسے کہ گولڈوم ہے ان کی سگنیچر وغیرہ ہوتے ہیں اسی کے ہوتے ہیں اتنا ہوئے آ آگرہ ڈسٹک میں
اگر ہم دیکھیں گے توا بزنس کے فائدے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی اپنا اپنا مالک ہوتا ہے دوسروں کے دوسرے اش کمائی ہو سکتی ہے ہاں اگر ہم نوکری کرتے نا نوکری کیا ہے نوکری تو دوسروں کا نوکر بن کے رہتا رہنا ہوتا ہے اگر اپنا بزنس ہوگا تو تو خود مالک ہوگا جب چاہے بیٹھ جائے دکان پہ یا کسی پہ جب چاہے نکلیں گے اور دوسرا فائدہ بھی اس میں اچھا ہے کمائی بھی اچھی ہے تیسرا دوسروں کو روزگار ملتا ہے ہم دوسروں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں
جی جی بالکل بالکل روزگار تو روزگار دو گے خود روزگار دو گے تو جبھی تو وہ کما کے دیں گے آپ کو
ہاں لیکن بھائی اس میں لیکن اس میں خالی یہ فائدے ہی نہیں ہے اس میں بہت سے نقصانات بھی ہیں رسک
ہاں وہ تو ہے رکش تو لینی پڑی ہوئی
کبھی منافع اور کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے بزنس کو ہمت نہیں بزنس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے
نہیں ہارنی چاہیے اور م چکر ہمت ہار گئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور وہ لگا ہوا ہے اس میں بھی گھاٹا نقصان ہو جائے گا اور پھر پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے اس میں تو بزنس میں تو نگیٹو تو سوچنا ہی نہیں ہے
اور اگر بھائی کسٹمر کم بھی ہو جائیں گے نا تو اپنی سروس کوالٹی بہتر کرو کسٹمر کو عزت دو اس کی شکایت دھیان سے سنو اگر کوئی کسٹمر آپ کو شکایت کرتا ہے تو اس کی شکایت دھیان سے سنو اگلی بار سے وہ اس میں کمپرومائز کرو
جی جی جی بالکل ہاں اب ہو جاتا ہے پ اسے خدم نرمائی رکھنی پڑے گی کسٹمر کو کسٹمر کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا
چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے اسی حساب سے دینا پڑے گا
ایک ایک اچھا بزنس مین ان صفات کا مالک ہوتا ہے کہ وہ ایماندار محنت صبر والا ذمہ دار اور وقت کا پابند ہوتا ہے یہ تو ایک یہ تو ایک بزنس مین میں ہوتا ہی ہوتا ہے
جی بالکل بالکل
اگر بزنس میں جھوٹ بولے نا یا پھر کسی کا کسی کا نہیں سوچے گا تو تھوڑے دن تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن لمبی مدت میں اس کا نقصان ہی ہوتا ت نا تھوڑے دن اگر تو ہاں آخر میں تو نقصان ہی ہوگا تھوڑے دن میں وہ کرے گا بھی محنت لیکن آخر میں اس کا نقصان ہی ہوگا
جی بالکل بالکل ہوتا ہی ایسا ہی ہوتا ہی ہے اب اب ایک بات کچھ سامان ہے اب مہگے آ رہا ہے اور ا زیادہ مہنگا دیا تو کیوں آئے گا دوسری بار لوٹ کے آئے گا ہی نہیں
ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ کسٹمر کی اعتماد سب سے بڑی دولت ہیں
وہ تو ہے یہ بالکل بالکل آپ کا سوچ بہت اچھی ہے
ہاں وہ یہ نہ بھائی خوش کسٹمر ایک خوش کسٹمر دوسرے کسٹمر بھی لے کر آتا ہے اگر ایک کسٹمر ہم ہم اگر ہم نے ایک کسٹمر کو خوش کر کے بھیجا وہ دوسری بار دوسرے کو بھی بولے گا نہیں بھائی اس کے پاس جاؤ
جی بھائی جان بالکل بالکل بالکل بالکل جی بھائی جان اب جیسے کہ ہاں ایسا ایسا چل رہا ہے میرے ساتھ اچھا ویوہار ہوگا اچھا سامان ملے گا تو میں بھی جاگروک کروں گا یہ شاپ اچھی ہے وہاں سے جاؤ وہ آپ ویوہار بھی اچھا ہے پیسے بھی زیادہ نہیں لے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی دے رہے ہیں تو خود ہی آٹومیٹک ہی بزنس اچھا چلے گا بڑے گا
آج کل ڈیجیٹل پیمنٹ اور آن لائن بینکنگ نے بزنس کو اور بھی آسان بنا دیا ہے کیونکہ کہ آن لائن پہسے ڈال سکتے ہیں اور آن لائن ہم کیا ہم تو آن لائن کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ پر ہم آن لائن پروموشن بھی کر سکتے پروموٹ بھی کرتے ہیں کچھ
جی بالکل بالکل اب تو اے آئی کا سسٹم آ گیا ہے نا سر یہ آئیسی تو بہت کچھ آسان ہو گیا
اور پہلے پرانے زمانے کے لوگ نا پہلے لوگ صرف کیش استعمال کرتے تھے اب آن لائن پیمنٹ کی وجہ سے بزنس تیز ہو گیا ہے
بہت تیز ہو گیا کم نہیں ہوا ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ایسا ہی چلتا رہے تو ایک دن اپنا انڈیا بھی بہت دیسوں سے آگے نکل جائے گا
ہاں وہ تو بات ہے چلو بھائی آپ سے میں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگالو کرتے ہیں بعد میں بٹ
جی جی بالکل بالکل ہمیں بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر گے
سلام
السلام علیکم